ہیلو ہیلو
ہیلو
ہائے
ہائے
کیسے ہو
ہیلو
آواز آ رہی ہے میری
ہاں ایک سیکنڈ ہائے
کیسے ہو
ہم ٹھیک ہے اور تم کیسی ہو
ہاں میں بھی بڑھیا
اور شادی سے آ گئی شادی انجوائے کی
ہاں شادی سے ایکلور کیا لیکن بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے
ہوں شادی میں بہت کام پڑ جاتا ہے نا
ہاں اسی لیےتو بہت بھی مطلب پورا ایسا نیند آ رہی ہے اور سر بھاری ہو رہا ہے آج ہاتھ پیرکام نہیں کر رہے
ہوں لیکن شادی میں جو ہے خوب اچھا اچھا کھانا خوب اچھی اچھی ڈریس پہننے کو مل جاتا ہے
ہاں وہ یہ سب اچھا ہے لیکن اس میں بھاگ دوڑ زیادہ ہو جاتی ہے نا شوٹنگ کروں ادھر جاؤں ادھر جاؤ یہ کرو
ہوں ہوتا ہی رہتا ہے
کام تو بڑھ جاتا ہے اور شادی میں تو تمہاری سسٹرس وغیرہ آنے والی تھیں آئی تھیں
ہم آے تو تھےسبھی
پھر بھی کام تو رہتا ہی ہے نا
ہمم
اور بتاؤ تم کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں میں کر رہی ہو میں سوچ رہی تھی کہ ہاں شادی میں کام کاج تو بڑھ ہی جاتا ہے بٹ میں سوچ رہی تھی جو دلہا دلہن ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہوگا
ہاں بہت پریشان ہو جاتے ہیں بچارے کیونکہ وہ کام تو کچھ نہیں کرتے لیکن سب جگہ انہیں کا کام رہتا ہے نا ہاں اتتا
سب سے زیادہ اریٹیٹنگ تو تب لگتا ہوگا جب ہر انسان کہتا سونچتا تو کہہ رہے چلو دلہن کو دیکھے دلہن کو دیکھے
ہاں کیا کریں کرنا ہی پڑتا ہے پھر بھی
ہوں اور جب دلہن کو بھوک لگتی ہوگی تو دلہن تو کھانا بھی نہیں کھا پاتی ہوگی
ہاں تبھی تو بولتے ہیں کہ جو لوگ شادی کا لڈو کھاتے ہیں وہ بھی پچتاتے ہیں جو لوگ نہیں کھاتے وہ بھی پچتاتے ہیں پر کھانا ہی اچھا ہوتا ہے چک لینا چاہیے
بٹ نہیں میں شادی نہیں کروں گی
اچھا کیوں تمہیں نہیں کھانا شادی کا لڈو
نہیں کھتے ہیں شادی کے بعد ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں
ہاں ذمہ داری تو بڑھتی ہے اب دیکھو شادی ہوں گی تو پھر سمجھو کہ ذمہ داریاں شادی بھی تو ذمہ داری ہی ہوتی اور کیا
تب تبھی تو ابھی تو کتنی اچھی سی زندگی جی رہی ہوں اور شادی کے بعد وہ زندگی تھوڑی نا مل پائے گی
وہ تو نہیں ملے گی لیکن ا قسمت کی
ہاں لیکن
اچھا رہا تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے اور قسمت اگر ساتھ نہ دے تو پھر تو کچھ نہیں کر پائیں گے
میں تو شادی کروں گی تو پہلے لڑکے کو اچھے سے ٹھوک پیٹ لوں گی اس کے بعد ہی شادی کروں گی
کہ اچھے سے شادی کا معاملہ ہے تو سوچ سمجھ کے ہی کرنا چاہیے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لینا چاہیے پرک لینا چاہیے اگر پسا کیا کر رہ ہے شادی کروں گی نہیں تو نہیں کرو یہ آج کل رشتے پٹنے کا سب سے بڑا کارن یہی ہوتا ہے کہ جلد باز میں ڈیسیزن لے لیا جاتا ہے اپر سے دیکھ لیتے بندے کو کہ سکل اچھی ہے گھر اچھا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ان کے کے بارے میں جانتا کہ ارے یہ تو نہیں کر پاتے ہو بس دوورسے جاتی ہے
اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ لوو میرج زیادہ اچھی ہے پہلے دیکھ لو پیار کر لو اس کے بعد شادی کرو
ابھی تک تو دونوں اپنی جگہ صحیح ہے لیکن کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دونوں ان کے کل ہے جو شادی کرنے والے کمفرٹ بہت زیادہ ضروری ہے
ہمم
دوسرے کو ساتھ ہی رہنا تو
ہوں اچھا تمہیں کیسا لڑکا چاہیے کیسا ہسبینڈ چاہیے
نہ زیادہ نیچے چاہیے ناہی زیادہ وئی فئی چاہیے بس مجھے سمجھے میری باتوں کو سمجھے مجھے اگنور نہ کرے م جی کیا پہ پ مطلب س تو ج سشن ہےسا نہیں ب کرکتا
ہمم
کیونکہ زیادہ تر ریلیشن میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ پتا پوچتا ہی ہے پھر یہ بات دھیرے دھیرے اندر ہی اندر کھے جاتی ہے پھر وہ ہمم
ہوں یہ بھی سہی کہ رہے ہو
یہ سب سے پہلے پوچھنا ہے اس سے کہ بھائی اگر تم میں بھی پوچھوں ایسا نہیں ہے چیزیں دونوں طرف سے ہونا چاہیے میں اس سے سب کچھ کلیر کرونگی
ہوں یہ بھی صحیح ہے مجھے تو میں تو ایسا لڑکا میں جیون ساتھی چاہتی ہوں جو ا سب سے پہلے جس کے اندر کوئی بھی غلط چیز نہ ہو اور جو ٹائم اور منی کی قدر کرنا سی جس کو پتہ ہو اور ایجوکیٹیڈ ہو اور میری باتوں کو سمجھ سنے میری رسپیکٹ کرے اور تھوڑا سا رومانٹک اور شرارتی ہوں پاگل پنتھی ہو اس کے اندر
سہی لگتا ہے دل لگا رہتا ہے
ہ لائف پارٹنر اگر شرارتی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا لائف میں ہوں
چ گرم ہےٹ ک
ہوں ہوں اور تمہیں پتا ہے میں ابھی ادھر ایک شادی میں گئی تھی وہاں پہ ایک آنٹی جی موٹی موٹی سی تھی اور وہ جو ڈریس پہنی تھی وہ ان کے اوپر بالکل بھی فٹ نہیں پڑ آ رہی تھی لیکن پھر بھی وہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ بہت اچھی لگ رہی ہیں
ہوں اور وہ شادی میں میری پہن کے آئی تھیں سب سب لوگ انہیں کو دیکھ رہےتھے
اچھا یہ سب کا اپنا اپنا چوائیس ہے
ہاں سب کا اپنا چوائس ہے بٹ کپڑے بھی وہی پہنو جو خود کے اوپر اچھے لگے
ہاں یہ صحیح کہ رہی ہو
ہوں
ہوں کیا پھر سے بولو
ارے شادی بولا تھا
ہاں میں شادی میں نہیں آ پائی اس کے لیے سوری کیونکہ نہ میں میں چلی گئی تھی دوسری شادی میں نے تمہیں بتایا تھا نا میری بہن کی شادی ہے تو میں وہاں پہ تھی اس لیے تمہاری شادی میں اٹینڈ نہیں کر پائی بٹ میں آؤں گی اب آ گئی ہوں واپس گھر تو میں آؤں گی ضرور
ہاں آجاو
مجھے بھی بھابھی سے ملنا ہے بات کرنی ہے دیکھنا ہے ان کو کیسی لگتی ہیں
ہاں ہاں تم نے شادی نے جو کھانا بنا تھا نا اس کو مس کر دیا بہت اچھا اتنا مطلب میں نے آج تک کی شادی میں اتنا اچھا کھانا انجوائے نہیں کیا تھا بہت اچھا تھا سچ
ہاں میں نے مس کر دیا بٹ کوئی نہیں ہم لوگ آگے کبھی شادی میں ساتھ میں ہوں گے
ہاں بالکل
تمہاری بھی تو شادی کی بات کہیں چل رہی تھی کیا ہوا اس کا
چل رہی ہے بٹ میں نے اب فائنل بھی کیا ہے شادی کا کیا ہے شادی تو پڑی ہے آگن کر پھر اس کے بعد سونچیگے
ہوں تمہاری جب شادی ہوگی تو می بہت اچھے اچھے سے ڈریس لونگی اور میں ہی تم کو سجاؤں گی
ہاں بالکل تمہیں تو انا ہی پڑے گا سب سے پہلے تمہی کو بلاؤں گی میں
ھوں اور میں تمہیں کو میں ہی سجاؤں گی تم کو تم کسی کو بلانا نہیں میں تم کو سجاؤں گی
چلو ٹھیک ہے تو پھر کل بات کرتے ہیں نا مل کے
ٹھیک ہے
اوکے بائے
بائے